اور خیریت
الحمد للہ تم سناؤ تمہارے حال چال
ہم بھی اچھے ہیں اور آپ سنائیے آپ کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں تم سناؤ تمہارے بیبی کے حال چال تمہارے حال چال
اچھا ہے بیبی ہم بھی اچھے ہیں اور آپ کیسے ہو
ہم بھی الحمد للہ ٹھیک ہے اب تم نے فون لگائی تم بات سناؤ ہم کو کیا کیا سنانا ہے
ہم بھی اچھے ہیں ہم سلائی کریں گے اب کوکنگ کر لیتے ہیں ہاں ابھی سلائی کر رہے ہیں آب کوکنگ کریں گے
اچھا
ہاں اور گھر میں کر لیتے ہیں جو کام مل جاتا ہے وہ وہ تو یہ گھر کا ہی کام کر لیتے ہیں اور ابھی تو کچھ کام وغیرہ ہے نہیں
اچھا
ہاں ہاؤز وائف ہوں
ہوں اچھا ہے نا ہاؤس وائف کے پاس میں بہت سارے کام رہتے ہیں
ہمم پورا دن بھر ہی نکل جاتا ہے کام میں ایسا ہی ہے گھر گھر کا کرنے میں تو سلائی سیکھ رہے ہیں ابھی تو ابھی آئی نہیں ہے تھوڑی تھوڑی کر لیتے ہیں پر
اچھا ہے کرتے رہنا چاہیے انسان کچھ نہ کچھ
کام وغیرہ تو سب ایسا رہتا دن بھر میں ہو جاتا ہے
ہوں
ابھی تو ہم ہردہ میں رہتے ہیں اور کھنڈوا میں ہماری سسرال ہے کر لیتے ہیں کھنڈوا میں آنا جانا کرتے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں
اچھا اچھا
ہاں زیادہ گر ہردہ میں ہی رہتے ہیں
اچھ
ہمم میک اپ وغیرہ بھی کر اصل میں ان کا کام کھنڈوا کا ہے اصل وہ ممی میری اکیلی ہے کوئی بہن نہیں ہے آگے پچھے اور ابھی بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ابھی ممی کی تھوڑی طبیعت ایسی خراب رہتی ہے بلڈ پریشر ہے ان کو
ہوں ہوں ہوں
تو ان کے پاس بھی رہنا پڑتا ہے پاپا بھی کام پہ جاتے ہیں تو دو تین دن کے لیے بھی چلے جاتے ہیں کبھی گھر میں ان کے پاس کوئی نہیں رہتا ہے
ہوں اس
تو ہمارے سسرال والے نے بول دیے تھے کہ آپ رہ لو آپ کے ممی جب تک کہ بھائی کی شادی نہیں ہوتی اپ رہ لو جب تک کہ تو اس لیے یہاں رہتے ہیں ہسبینڈ آتے آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں آنا جانا کرلیتی ہوں ایسا ہے
اچھے ہے تمہارے سسرال والے
بہت اچھے ہیں بات چیت ایسا لگتا نہیں ہے وہاں جاتے ہیں کہ سسرال ایسا لگتا ہے گھر ہی ہے اپنا سب لوگ اچھے ہیں ایک ننند ہے میری دو دیور ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں ساس بھی بہت اچھی ہے
اچھا
کبھی کوئی چیز کے لیے ٹوکتی نہیں چلاتی نہیں بات بھی اچھی ہے ہنسی مذاق سب کرتے ہیں سسر بھی بہت اچھے ہیں بات چیت میں
ہوں
بیٹا بیٹا کر کے بلاتے ہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے مطلب ہمارے سے بھی جیسے نارملی لڑکیوں کو رہتا ہے سسرال کا ٹینشن اور ہمارے وہاں تو ایسا ہے کہ پریشان وغیرہ بھی نہیں کوئی کرتے میرے کو وہ ساس ہے وہ تو ان کے گھر میں ہی رہتی ہیں ان کو بلاو تو بھی ہہیں اتی سیدھی سادھی ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ہاں وہیں ملنے چلے جاؤ مل کے آ جاتی ہے اس لیےتو کسی کسی کی بات چیت نہیں کرنا اپنی ج اپنی بات چیت کرکے ہاں ایسا ماحول ہے اچھا ماحول ہے ہاں اچھی ہے مطلب کوئی کی برائی نہیں کرنا نہ بیچ بیچ میں کسی کے بولنا خود سے مطلب رکھنے والی بہت اچھی ہے
چلو اچھی بات ہے
بات کرو تو اچھے سے کرتے ہیں اسے لڑائی جھگڑے نہیں تو دوسروں کہ یہاں کتتے ہوتے اچھا ماحول ہے مطلب فرینڈلی ماحول ہے گھر میں ہمارے وہاں جیسے گھونگھٹ بھی نہیں ہوتا ہے بس قاعدے سے دوپٹا اوڑھ لو بیٹھو اپنا بات چیت کرو
ہوں
ہوں ایسا ہے بہت اچھی ہے مطلب ایسی ہے کہے اپن فری رہ سکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ گھر میں رہ رہے ہیں انکا سسرال کیسا میٹر کرتے بہت سی جگہوں کہ باہر نہیں نکل سکتے بیٹھ نہیں سکتے پہ بات نہیں کر سکتے ہسکے ہم بات کے ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں ساس سسر سے کبھی انہوں نے بھی یہ نہیں بولے کہ کیو کرتے کئی کیلئے کرتے
اچھا
ہاں اچھا ماحول ہے دیوار ہوندے بھائی بہ بھائی بھائی بہن جیسے رہتے ہیں بات چیت میں ھممم جیسے بہن جیسے مذاق کرتے ایسے کبھی وہ کہ نہیں کرے زیادہ ایسا ماحول ابھی ایک دیور کی منگنی کرے ہیں شادی کریں گے جنوری میں ابھی تاریخ کے لینا جانا ہے
بالکل ان انوائٹ کرنا آپ نے ہم ضرور آئیں گی
جی اور آپ کے گھر میں کون کون ہے
ہمارے گھر میں زیادہ فیملی ممبر نہیں ہے تو ایسے خاندان میں بس سارے ہیں لیکن ہماری فیملی میں چار لوگ ہی ہیں
اچھا ہم تو سات آٹھ لوگ ہیں ایک دیوار باہر پھر سیل پہ زیادہ کر اور ایک مدرسے میں رہتے ہیں نند کالج میں گئے تو فرسٹ کیئر ہیں ان کا جوریہ نام ہے اور ہسبنڈ کی موبائل کی دکان ہے چھوٹی چھوٹی موٹی جاتے ہیں وہاں تو اچھے سے بات چیت کرتے ہیں گھماتے پھراتے ہیں
ھممم
اب بھائی کی شادی ہو جائے گی تو پھر ہم کھنڈوا میں ہی رہنے آ جائیں گے ہاں اور
سب بڑھیا ہے ہمارے یہاں تو
اچھا اب میک اپ کا کورس کرنے کا سوچ رہے ہیں السلام علیکم
وعلیکم سب بڑھیا ہے سب بڑھیا
اچھا اور پڑھا لکھا ماحول ہے اچھا گھر کا ہمارے ہسبنڈ بھی گریجویٹ کرے ہوئے ہیں اور تب سسر بھی بارہویں پاس ہیں ہاں
اچھا پڑھے لکھے لوگ ہیں سب بالکل بالکل
ہاں اور کھنڈوا میں گھومنے پھرنے کی جگہ بھی اچھی ہیں اتے ہے تو پھر ہم گھومتے پھرتے ہیں یہاں پہ آنا اپنے ہردہ آپ کو ہردہ گھمائیں گے پارک ہے ندی ہے بہت اچھی گھومنے کی جگہ ہے میرے دیور کی برات میں چلنا تو پھر آپ کو وہاں تھوڑا گھمائیں گے رک کے
ھممم آئیں گے نہ آپ آپ نے دعوت دینا ہم ضرور آینگے
جی انوائٹ شادی کے کارڈ بھی پہنچا دیں گے گھر پہ آپ
ہاں انویٹیشن انویٹیشن پہنچا دینا اپنے ہم ضرور آئیں گے
ہاں آپ کی پوری فیملی کو لے کے آنا
اوکے
اور آپ سلائی وغیرہ کر لیتی ہو
ھممم تھوڑی تھوڑی
اچھا میں اب کبھی کھنڈا آؤں گی تو آپ سے سیکھوں گی سلائی
ہاں سیکھ لینا ویسے تو مجھے ہی اچھی نہیں آتی میں کیا سکھاؤں گی کسی کو
اب وہ تو ایسا ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنتی ہو دیکھتے ہیں کبھی آپ کی فوٹو تو کپڑے تو اچھے ہی دکھتے ہیں سلیوے
اچھا
ہاں تو سکھا دینا ہے کبھی موقع دینے کا تو سیکھیں گے آپ سے
بالکل بالکل آئیے گا اپنے گھر کے میرے
آئینگے انشاء اللہ میرے بھی دو بھائی ہیں پاپا ٹھیکیدار ہیں مکانوں کے ٹھیکے لیتے ہیں اور ایک بھائی دسویں میں ہے اور ایک بھائی تھوڑا بہت کام وام پاپا کا کروا لیتا ہے دونوں باہر رہتے ہیں دن بھر نہیں ایک بھائی نے آٹھویں تک کی پڑھا ہے اور ایک بھائی دسویں کی پڑھائی کر رہا ہے اور وہ باہر رہتے ہیں دن بھر تو اس وجہ سے مجھے ہردہ میں جا کے رہنا پڑ رہا ہے اور ممی اکیلے رہتی ہیں ان کو اکیلے چھوڑ نہیں سکتے
ہوں
ان کی طبیعت ایک دم چکر آ جاتے ہیں کبھی بھی ایک دم سے اور وہ تھوڑی رہتی ہے طبیعت خراب تھا اس وجہ سے رہنا پڑتا ہے ایک بیٹا ہے میرا پانچ منتھ کا اچھا ہے وہ بھی اپکشا ہاں اپکشا نام ہے اس کا ماشاء اللہ اچھی ایک ٹیوٹیز اس میں مستی بات چیت کرنا بہت جلدی کوئی بھی چیز کو کر لیتا ہے وہ ایسا پریشان بھی نہیں کرتا ہے زیادہ روتا بھی نہیں ہے ماشاء اللہ ہمارے وہاں بھی شادی ہے ابھی ایک میرے بڑے پاپا کی بیٹی کی
ہوں
پھوپھو کے بچوں کی ہے آپ نے کبھی موقع ملے تو چلنا شادی میں اچھا لگے گا بھوپال میں ہے
اچھا
گھومنے پھرنے کے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں ملتے ہیں تو گھوم پھیلو نہیں تو کبھی کوئی موقع ہی نہیں آتا ہے پھر باہر جانے کا گھومنے پھرنے کا موقع پہ تو انسان گھومنے پھرنے نکل جاتا ہے
صحیح بات
اب دیکھو پھر کب جانا ہوتا ہے جنوری میں دیور کی شادی بھی نکل رہی ہے پھوپھو کے بچوں کی بھی شادی نکل رہی ہے اب کیسے ایڈجسٹ ہو پائے گا
ہاں وہ میرے سے پہلے ہاں ہاں
اب جائیں گے ہم بھی تیاریاں چالو کر رہے ہیں
ہاں
تاریخیں ہیں دو تین دن بعد میرے دیور کی تاریخ لینے جائیں گے کون سی مطلب کون سا منتھ ہے کون سی ڈیٹ ہے
ہوں تو آپ نے پہلے بتا دینا مجھے کون سی ڈیٹ نکل کر رہی ہے تو
جی ضرور بتائیں گے کہ اس وقت آپ خالی رہو
ہاں
ہاں نہیں تو پھر سب جنوری میں بہت ساری شادیاں آئے نا
ہاں وہی تو
ہاں پوری فیملی کو لے کے آنا اپنے آپ کے جو گھر کے سامنے ہال ہے نا
ہوں
وہیں سے تو ریسپشن کریں گے ہم ان کا پھر آپ کی گھر آ کے پریشان کریں گے آپ کو
اچھا
میرے بیٹے کو آپ نے وہی چھوڑ دوں گی آپ نے سمبھال لینا شادی میں پھر ک تا وہ رہتا ہے تو بچوں کو بھی تھوڑا مشکل رہتا ہے سنبھالنا تو میں آپ کے گھر میں چھوڑ دوں گی آپ کی دکان پہ بٹھا دینا اس کو
ہاں جی ہاں
ہاں اور
اور کیا سب بڑھیا ہے
اچھا اب شادیوں میں کیا پہنے کیا نہیں پہنے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے ابھی کچھ ڈیسائڈ بھی نہیں ہو پایا ہے کہ کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے
اچھا تو کر لینا فیملی سب مل کے بیٹھ جانا پھر ڈسائڈ کر لینا یہ پہننا ہے مجھے وہ پہننا ہے یہ شاپنگ کرنا ہے وہ شاپنگ کرنا ہے
ہاں اور بہت ساری ابھی تو کچھ بھی نہیں نہیں آپ نے بھی بتانا کیا چلے گا اس وقت پہ
جی جی بتائیں گے
جی اور آنا آپ نے کبھی ہردا آنے کا موقع ملے تو آپ کو
بالکل بالکل انشاء اللہ
ہاں پوری فیملی کو لے کے آنا
ہاں جی پوری فیملی کو ساتھ میں لے کے آئیں گے اللہ حافظ